بد نام اب ٹھیک ہو ا چھے سے
الحمد للہ آپ ٹھیک گھر پے سب ٹھیک
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ بتاؤ پاپا وغیرہ ٹھیک دادی بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے
آپ کو نئی کیوں ضروری ہے
نہیں مجھے نیند نہیں چڑھ رہی ہے
ہاں
بس عذاب ہے
زیادہ پین ہے تو پھر مطلب ابھی ٹائم جانا تھا ہاس پٹل ہاپٹل کہیں
توپا کہہ رہا تھا ہاسپٹل چلیں گے میں نے مانا ہی نہیں اگر میں ہاسپٹل جاں گی ان کو گھر پہ کھانا وانا کون دے گا
پھر رات کو عذاب ہوگا نا وہ سب کو ہوگا اللہ
چل بھی رات کھی ڈھائی بجے سے لے کر ساڑھے چار تک پھر چھ بجے واپس اٹھی
میں وہی ہو رہی ہوں نا آپ کو ابھی ٹائم تھا تو جانا تھا ہاسپٹل
ہاں جانا تو س سچ کہا آپ نے اب کیا نہیں کرو چلو اب تھوڑی دیر آپ سے بات ہو جائے پھر دیکھتی ہو جاؤں کہ نہیں جاؤں یا تو پہلے ان کو کھانا دوں گی
ہاں پھر آج ایک سوال دل میں بار بار آ رہا تھا دوستی اور محبت میں اصل میں زیادہ قیمتی عشق کون کون سا ہوتا ہے
پہلے میں آپ سے یہی سے ایک سوال کروں گی ہم دونوں کے بیچ پہلے دوستی تھی
ہاں
اب اس میں پھر پیار محبت بھی آ گئے
صحیح
اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کو یہ اچھا سا سوال اچھا سا جواب سامنے ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے
اکثر کہتے ہیں کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے
آپ مجھے پہلے میری بات کا جواب دو نا آپ کو کیا لگتا ہے
ا بات لیکن میرا خیال ہے کہ ہر محبت کی بنیاد دوستی ہوتی ہے اگر دوستی ہی نہ ہو تو محبت صرف جذبہ بن کے رہ جاتا ہے
ہاں اس لیے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ محبت سب سے بڑی چیز ہے لیکن میرے خیال میں ہے کہ ہر محبت کی بنیاد دوستی ہوتی ہے اگر دوستی ہی نہ ہو تو محبت صرف جذبہ بن کر رہتی ہے
صحیح کہا آپ نے آپ کی بات بھی صحیح ہے یعنی تمہارے نزدیک دوستی محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے بڑا ہے میں کہہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں کا مقام مختلف ہے دوستی تمہاری آزادی کو قبول کرتی ہے جبکہ محبت تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے
مگر دیکھو ناں دوست کبھی کبھی سالوں تک نہ ملے ہے پھر بھی رشتہ ویسا ہی رہتا ہے محبت میں تو چند دنوں کی دوری بھی دل کو بے چین کر دیتی ہے
کیونکہ محبت صرف کسی کی موجودگی نہیں چاہتی بلکہ اس کی توجہ بھی چاہتی ہے اور جب توجہ کم ہو جائے تو شک پیدا ہونے لگتا ہے
لیکن ایک سچ بتاؤں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے محبت وقت کے ساتھ ختم ہوگئی مگر بچپن کے دوست آج بھی ساتھ چل رہے ہیں
اور میں یہ بھی دیکھ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں نے اپنی دوستی ہی سے محبت کی اور جب امم محبت ٹوٹ گئی تو دوستی بھی کھو دیتی شاید اس لیے ہر رشتہ سنبھل کر چلنا پڑتا ہے
کیا تم سمجھتی ہو کہ ایک اچھا دوست ایک اچھا محبوب سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے
کبھی کبھی ہاں کیونکہ دوستی تمہاری کامیابی کو جانتا ہے اور پھر تمہارا ساتھ ساتھ رہتا ہے محبت کبھی کبھی صرف تمہاری اچھائیوں سے شروع ہوتی ہے
پھر اصل محبت کیا ہے
اصل محبت وہ ہے جو دوستی کی طرح سکون دے اور دوستی وہ ہے جو محبت کی طرح وفا کرے
کتنی عجیب بات ہے ہم اکثر محبت ڈھونڈتے رہتے ہیں جبک ایک سچا دوست ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم اس کے کی قدر ہی نہیں کرتے
انسان کی فطرت ہی ایسی ہے جو پاس ہوتا ہے اس کی قیمت دیر سے سمجھ آتی ہے اور جو دور ہوتا ہے اس کا خواب بن
بولنے کا کیا اگر تمہیں صرف ایک رشتہ بچانا ہو یا دوستی یا محبت یا تم کیا چاہو گی
نیں میں رشتہ چنوں گی جہاں مجھے اپنی اصلی روپ چھپانا نہ پڑے چاہے اس کا نام دوستی ہو یا محبت
یعنی رشتوں کی قیمت ان کے نام سے نہیں ان کے احساس سے ہوتی ہے
بالکل کچھ لوگ دوستی ہو کر بھی جان سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کچھ محبت کی دوا کھا کر بھی اجنبی لگتے ہیں
کبھی کبھی لگتا ہے محبت دل کو درد دل کو دھڑکنا سکھاتی ہوگی اور دوستی دل کو سنبھالنا
اور جس رشتے میں دونوں باتیں مل جائیں وہی زندگی کی سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے
تو پھر فیصلہ کیا ہوا دوستی زیادہ قیمتی ہے یا محبت
فیصلہ یہ ہوا کہ دوستی اور محبت کو مقابلہ بنا دینا ہی غلط ہے دوستی دل کا سکون ہے اور محبت دل کی دھڑکن سکون کے بغیر دھڑکن بے چین رہتی ہے اور دھڑ کن کے بغیر سکون بےچین لگتا ہے بےجان لگتا ہے
اصل قیمت رشتے کے نام میں نہیں اس انسان میں آتی ہے جو مشکل ہر مشکل وقت میں تمہارا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے
اور اور زندگی کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان ہے جو تمہیں بہترین دوست بھی ہے اور تمہاری سچی محبت بھی وہاں نہ جیت ہوتی ہے نہ ہار صرف اعتبار ہوت تا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے تو ماں اب میں یہ کہوں گی کہ کل مطلب آب کی بات سن کر یہ بات میرے دماغ میں پھر سے آئی کہ کیا دوستی اور محبت میں سب سے بڑا امتحان وفا ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ وفا صرف امتحان نہیں ہوتا وفا ہر رشتے کی روح ہوتی ہے جس رشتے سے وفا نکل جائے اس جسم کو رہتے ہیں مگر روح میں جاتی ہے
ہوں ہاں مگر لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں وفا کرنا مشکل ہوتا ہے
نہیں مشکل وفا کرنا نہیں مشکل اپنا نفس کو ہرانا ہوتا ہے جو اپنے انا پر قابو پا لے اس کے لیے وفا بوجھ نہیں لگتے رہتی
کبھی کبھی لگتا ہے کہ دوست تمہیں سچ بول دیتے ہیں چاہے تم ناراض ہی کیوں نہ ہو جاؤ محبت میں لوگ اکثر سچ چھپا لیتے ہیں تاکہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے
اور وہی چھپا ہوا سچ ایک دن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پورا رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے جوٹ کبھی رشتے نہیں بچاتا صرف اس کی موت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتا ہے
تو کیا ہر محبت میں دوستی ضروری ہے
بالکل اگر اپنی محبوب کے ساتھ ہنسنا نہیں ہنس ہنس نہیں سکتے اس کے سامنے رو نہیں سکتے اس کی اپنی کمزوری نہیں بتا سکی تو پھر وہ محبت ادھوری ہی رہتی ہے
اور اگر دوستی میں محبت ہو جائے
پھر دعا کرنی چاہیے کہ دونوں اپنی دوستی کی عزت بچائے کیونکہ ہر محبت کامیابی نہیں ہوتی لیکن ہر سچائی دوستی قیمتی ہوتی ہے
ایک بات بتاؤ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کس بات سے ہوتی ہے محبت یا کے ٹوٹنے سے یا دوستی کے بکھرنے سے
تکلیف ٹوٹنے سے نہیں ہوتی تکلیف اس احساس سے ہوتا ہے جس جس پر تم نے آدھا اعتبار کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا
یعنی درد رشتے کا نہی اعتبار کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے
ہاں دل کو زخم الفاظ نہیں دیتے وہ امیدیں دیتی ہے جو ہمیں کسی سے بندھے لیتے ہے باندھ لیتے ہیں
کبھی سوچا ہے کچھ کیا کچھ لوگ محبت کے لیے دوستی قربان کر دیتے ہیں
شاید اس لیے کہ اس وقت انہیں لگتا ہے محبت بھی ان کی پوری دنیا ہے لیکن جب محبت کا نشہ اتر اترتا ہے تب انہیں اس دوستی کا دوستی کی کمی محسوس ہو تی ہے جو ہر حال میں اسے ساتھ تھا
مطلب جذبات کے فیصلے اکثر مہنگے پڑتے ہیں
ہاں دل کی آواز سننی چاہیے لیکن عقل کو بھی خاموش نہیں کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ وہ ہے جہاں تمیں کسی کردار کی ایکٹنگ نہ کرنی پڑے
بالکل جہاں تم اپنی خاموشی سے بھی سمجھ جاؤ جہاں تمہارے خیال تمہارے خلاف ثبوت نہ بن بنے بنائے جائے اور جہاں تمہاری کمزوری تمہیں توہین نہ بنا جائے
تو ایسے رشتے بہت کم لوگوں کو ملتے ہوں گے
ہاں کیوں کے ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں اور کردار سے سنبھالتے ہیں
آج لگتا ہے کہ جواب مل گیا دوستی اور محبت میں سے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں
بالکل اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا رشتہ زیادہ قیمتی ہے اص ل سوال یہ ہے کہ اس رشتے میں انسان کتنا س سچ کتنا وفادار اور کتنی رحم دل ہے
تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ سچی دوستی محبت کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور سچی محبت دوستی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے
اور جس دل کو دونوں کی نعمت مل جائے اس دنیا کی دولت بھی چھوٹی لگتی ہے کیونکہ آخر میں انسان کو یاد یاد اس کی پیسے نہیں بلکہ اس کی و شھا
چلو میں مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ